السلام علیکم اللہ و برکاتہ جی ہاں جی اللہ کر گرم ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے طبیعت کیسی ہے
جی بالکل ٹھیک تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کے یہاں تھی نا شادی کسی کی
کس کی کب
تھے نا آپ کی کزن کی شادی تھی نا پھر شاید ہے ہاں
جی
تو ہوگئی شاپنگ شادی وادی کی شاپنگ ہوگی
جی ہاں شاپنگس تو چل رہی ہے
چل رہی ہے
جی
تو کیا کپڑے شپڑے یا کچھ اور کیا ختم سب کچھ
دلہن اور شاپنگ یہ اس میں تو مہینے لگ جاتے ہیں
وہہینے لگ جاتے کتنا خرچ آیا ہوگا
جی کشمیر کے دلہنوں کا کی شاپنگ کا تو کیا ہی کہیں ہم بہت ہی وقت لگتا ہے
تو ب رہا اس کو چھوڑو آپ بتا اپنا آپ نے کی کی شاپنگ آپ نے
جی ہاں الحمد للہ ہم نے بھی شاپنگ کی ہم نے اپنے لیے گھاگرا
چ تالش ہے تو مے میں تو بتا کہ مہنگی کا کتنا خرچہ لگ جاتا ہے آپ کے یہاں
جی یہ تو ہم تک ہے یا کہ ہم کیسی مہندی لگوائے اور کہاں تک لگوائے
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہاتس میں کہاں در لگاؤ گے مہندی اچھا ٹھیک
بالکل
اب کب جانا ہے آپ کو
بس رہ گئے ہیں کچھ دن تو چلے جائیں گے
اچھا اچھا اچھا تو کشمیری جو شادیں ہوتی ہیں نا تو اس میں وازوان بڑا اسپیشل مانا جاتا ہے تو آپ کیا کہہ رہے کہنا چاہتے اس بارے میں کہ وازوان میں آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہے
جی بالکل تو کشمیر کی شادیوں کی شانت و وازوان ہی ہے اور واازوان جو ہے کشمیر کی شان ہے واازوان بس آپ کو کشمیر سے باہر شاید ہی ملے گا مطلب کشمیر جیسا یہ مزہ وازوان کا وازوان کا مزہ وہ فلیور آپ اور ہی نہیں مل سکتا جو شان ہے کشمییروں کی
جی بالکل آپ ا مجھے یہ بتاؤ کہ جو واازوان بندے ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں گشتا مترانگن قورما یخنی مھی تو آپ کون سب میں کیا پسند ہے کباب
جی مجھے تو گشتا بہت پسند ہے گشتابہ رستتاہ بھیی کوٹا ہوا مٹن ہوتا ہے وہ جی ماس کو کوٹتے ہیں تو اس سے بنائی جاتی ہے ا یہ کم سے کم سات ڈشز ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پچیس ڈشز تک ہو جاتی ہے بہت بہت بہت خرچہ تو بہت آتا ہے
اس میں تو بھیڑ دو تین بح کیے جاتے ہوں گے
دو تین کی تو بات ہی نہیں ہے جب
اچھا
جی جب پہلے دلہن کو وہ لاتے ہیں یہاں سونا وہ وغیرہ یا جو بھی ہوتا ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پھر حق مح رہکھا جاتا ہے بعد میں
ہوں ہوں
تو کشمیر میں کیا کیا ہوتا ہے کہ دلہن کو جو اس کے سسرال والے ہیں ایک فکسڈ پرائز جو ہے اس کو دینی پڑتی ہے ایز اے حق مہر کے طور پہ ان کو دینا ہی دینا ہوتا ہے تو وہ ایک دن پھر کرتے ہیں مقرر اس دن آتے ہیں تو اس دن تو مجھے لگتا ہے بعض یہ اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں یا اپنا اپنا شوق یا جس حساب سے ایک انسان خرچا کر سکتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کہ پورا ایک بیڑ ایک ترانیی پہ لگا جات لگایا جاتا ہے
مطلب ایک بیٹ چار آدمیوں کو کھلایا جاتا ہے نا چار افراد کو کھلایا جاتا ہے ایک بیڑ اس حساب سے تو اگر اس اس حساب سے اگر بندے بیس ہوں گے چالیس ہوں گے تو چار میں ایک بیڈ تقسیم ہوگا ہے نا
جی
او ہو وہ تو پھر بیڑ سات آٹھ چلے جائیں گے بیس بندوق
تو ابھی تو ابھی آپ دیکھیے اب اگر زیادہ ہوں گے تو وہ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے ولیمہ دیا جاتا ہے جو ای کم از کم دو تین سو چار سو لوگ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں وازوان شادی لگ بھگ
چار سو لوگوں کے لیے تو مجھے لگتا ہے گوشت کی ہ ایک سو بیس تیس کلو لگ بیس تیس کلو ایک سو بیس تیس کلو لگتے ہوں گے
بالکل بالکل ضروری نہیں ہے یہ اپنی شوق پر مقرر ہے اور ایک انسان کتنا ایک باپ کتنا خرچ کرنا چاہتا ہے یا وہ کتنا کتنا خرچ کر سکتا ہے اس کی کتنی آمدنی ہے
ہاں حیثیت کے حساب سے بھی ہوتا ہے نا
سے بالکل ہے
دیکھو یہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک غریب اس میں دب جاتا ہے نا تو اتنا تو نہیں کرر سکتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کیا یار اس نے اپنی شادی پہ بس تھوڑا سا ہی کھلایا یہ وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک باپ ہے کہاں سے لائے گا مزدوری کر رہا ہے انسان وہ کہاں سے لائے گا بڑے بڑے شوق تو بڑے بڑے لوگ رکھتے ہیں شوق چھوٹے لوگ بھی رکھتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے
جی بالکل پھر کہتے ہیں نا کہ ایک باپ جو ہے شادی کے دن اتنے لوگ کھاتے ہیں نا وہ تو وہ ان کو کھلاتا ہے اس کے لیے اس نے پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے کمانے میں
وہی نا کمانے میں پورا زندگی کما کمانے میں لگاتا ہے انسان پھر کیا شادی پہ خرچ کرو پھر لوگ پیچھے چار بات ہے ہاں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا
جی لوگ تو ایسے ہی کھا کے بھی ویسے ہی نہ
راضی ناگ لوگ راضی بس چلو
کھا کے بھی ویسے ہی نہ کھا کے بھی ویسے ہی
ہاں ہاں بالکل بہت گندہ معاشرہ تو آ کہ یہاں مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جب دلہن کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے حق میں مہر رکھا جاتا ہے کہ اس مہر کے ایوض میں اپنی جو باپ ہوتا ہے جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس مہر کے ح میں اس لڑکی کا نفس اپنے پہ قبول کرنا چاہتا ہوں تو کتنا کم سے کمکھ رکھا جاتا ہے محر آاب کے یہاں پیسے یا سونا کل ملا کر کے کتنا رکھا جاتا ہے
وہ بھی حیثیت پر مقرر ہوتا ہے یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی کوئی اپنے شوق سے یا جتنی اس کی حیثیت ہے اس حساب سے رکھ سکتے ہیں کوئی چار لاکھ رکھتا ہے کوئی دو لاکھ ہی رکھ کوئی دس لاکھ رکھتا ہے کوئی بیس لاکھ رکھتا ہے
اچھا میں بول رہا ہوں کہ کم سے کم مطلب اگر ایک ایوریج مڈل کلاس لوگ جو ہو ہیں تو ان کا کیا ہو سکتا ہے پانچ چھ لاکھ
تٹ
سونا وونا ملا کے ہاں
سب کچھ ملا
پانچ چھ لاکھ تو ٹھیک ہے ہے نا ایک ایوریج مڈل کلاس بندوں کے لیے تو پانچ چھ لاکھ کم سے کم وہ ٹھیک ہی ہے
جی بالکل
ہاں ایک گغریب کے لیے تو ایک دو لاکھ مطلب جوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہوگا پھر بیٹی کے کپڑے پھر اس کا سونا اس کے زیورات ہے نا اس کے لیے تو بہت کٹن رہ رہتا ہوگا یہ سب
کافی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس سب چیزوں کو کافی کم کیا جات
ہوں ہوں
کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس پہ بھی ظلم نہ ہو تاکہ وہ بھی ایسا نہ کہے کہ
اس اس سے اس سے کیا ہوتا ہے جو پھر غریب لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی بیٹیاں بنا شادی کے رہ جاتی ہیں ان کے بیٹے بنا شادی کے رہ جاتے تو کیا ہوتا ہے وہ پھر پینتیس سال چالیس سال عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہوتی یہاں تک کہ وہ چالیس کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں
جی اب کیا لگتا ہے یہ سب ختم کرنا چاہیے نا
بالکل جی کہیں جگہوں پہ ایسے ادارے بھی کیا کاائم کیے گئے ہیں جہاں پہ درس بھی دیا جاتا ہے اور یہ یہ صرف درس ہی نہیں بلکہ عمل بھی کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی جو ہے
ماس میرج ہو رہی ہیں نا وہ
کم لاگت پر بیٹیوں کی شادی کی جائے یا بیٹوں کی شادی کی جو کم لاگت پہ اور ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک باپ نے جو ہے دو بیچ کے لیے چالیس لاکھ روپے جمع کر کے رکھے تھے دو بیٹیوں بہانانی کے لیے تو ایسے ہی انہوں نے ایک درس میں شامل
ہوں ہوں
ان کا جو انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے محض کچھ لاکھ کو میں اپنی دونوں بیٹیاں بہ دی اور باقی سب یتیموں کو میں بانٹ دیا
اچھی بات ہے
آپ خود دیکھے ویسے بھی لوگ ہے کہ مطلب کہ چالیس لاکھ رکھے تھے انہوں نے اور کچھ علاقوں میں اپنی بیٹی بہا دی اور پھر باقی کا جو ہے ب
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب مطلب بہت حد تک کم ہونا چاہیے تاکہ سب لوگوں کی شادی وقت پر ہو جائے
بالکل بہت کم ہونا چاہیے حالانکہ میں سوچ رہی ہوں ان شاء اللہ تعالی جب میری میں شادی کروں گی تو حالانکہ میں الحمد اللہ سے ایک اچھی خاصی شادی کر سکتی ہوں
ہوں ہوں
لیکن میں اس کو فوقیت نہیں دوں گی میں بھی ایک ایک
سادہ نکاح کرنا چاہو گی
شارییککھا سات تاکہ جو میرے ارد گرد رہ بھی کم یہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ ایسی حیثیت رکھتی ہے یہ کر سکتی تھی اچھا مگر اس نے کیا نہیں تو ہم بھی کر سکتے
کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اس میں ہے نا
کسی کو تو یہ توڑنا پڑے گا یہ رواج اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جو جنریشن ہے ہم یہ ان سارے فالتو رواجوں کو توڑ کے دیں گے
جی بالکل ضرور کیوں نہیں
جی
اور چائے پیا آپ نے دس بجے کی چائے پی آپ نے
میں نے اسے کیا تو میں نے نہیں کیا پھر
اچا ٹھیک
جی
تو گھر کا کام ہو گیا سارا
جی ہو گیا سارا فٹ فاٹ یہ مچھر بڑے تنگ کرتے ہیں جی سب ہو گیا
ہاں مچھر تو ہے ہی یار
پتاہ نہیں کہاں سے آ جاتے کمرے میں
گرمیوں میں ہوتے زیادہ مچھر سردیوں میں تو بڑھیا طریقے سے نہ مچھر نہ مکھیاں کچ بھی نہیں ملتا ہے
باہر ہوتے تو ٹھیک تھا ہی اندر چلے آتے پت نہیں
ہوں ہوں ان کو لگتی ہے نا باہر گرمی ہے پھر اندر کمروں میں چلے آ گ
جی جی
ہوں ہوں
یہ پھر ہوتی ہے اب سے گفتگو
چلو پھر کرتے ہیں آگے بات ٹھیک ہے
اوک جی اللہ حافظ
اور اور ایک بات سنو
جی
اور اس رواج کو توڑ دینا آپ ٹھیک ہے
جی بالکل انشاء اللہ
چلو پھر کرتے ہیں بات ہاں اللہ حافظ
چلا